وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائے بھائی جان کھا پینا ہو گیا بھائی جان
بھائی جن ہو گیا آپ اور بتائائے بھائی جان آپ نے کھانا پین کر لیا ہے
ہاں بھائی جان ہم تو کھانا پینا کھا لیے اورسے کانے میں کون کون کھانا کھائے ہیں بھائی جان
کھانے میں آلو کا سبزی مٹر پنیر بریانی بھنڈی کا سبزی گبھی یہی سب کھائے ہیں بھائی جان اور بتایا آپ نے کھانے میں کیا کیا کھایا ہے بھائی جان
بھائی جان ہم تو بریانی ہیں ڈب بریانی کھائے چکن بریانی کھائےیا مٹن بریانی کھیا اور بکرا کا میٹ کھیا ہے بھائی جان اور گوشت کھ کھ بائی جان آ چاول دال سبزی روٹی نان اور ساگ کھائے بھائی جان بھنڈی کا بھجیا کھائے کریلا کا بھجیا کھائے بھائی جان اور کٹہل کا سبزی کھائے ہیں پکوڑی کھائے ہیں اچار کھائے چٹنی کھائے پاپڑ تلوڑی کھائے یہ سب کھائے ہیں بھائی جان
اور بت ہے بھائی جان کھیتی باڑی کرتے ہے کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان کھیتی باڑی تو ہم کرتے ہیں بھائی جان وسے آپ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان میں بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں بھائی سان اور بتائائے بھائی جان کھیتی باڑی میں کیا کیا کر لیتے ہیں
ن یہاں سب کر لیتے ہیں مکئی روپتے ہیں عکھ روپتے ہیں ا دھان روپتے ہیں گیہوں روپتے ہیں اور سبزی بھی روپتے ہیں بیگن گوبھی اور مرچ ٹماٹر مٹر چنا سب روپے با جائے بہت بہت لذیذ لذیذ سبزی روپتے ہیں بھائی جان
ہم بھی بہت چیز کے سبزی کرتے ہیں کھیتی باڑی میں بنڈی آلو کٹہرر بھنڈی آلو کوبھی مرچی مٹن
س کاس کام
یہی سب مار کھیتی میں کر لیتے ہیں اور بتائی بھائی جان آپ کو بائک چلانے آتے ہیں کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان ہمیں تو بائک چلانانی آتی ہے بھائی جان ویسے آپ کو بائک چلانی آتی ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان بائک چلانے آتا ہے بھائی جان پہلے پہلے ہکے تھے بھائی جن ت گر کے منہ ہاتھ پھور لیے تھے بھائی جن ابھی پورا کنٹرول کر لیتے ہیں بھائی جان آپ بتائیے بھائی جان آپ کچھ چلانا تھا ایکنے ہی بھ جان
بھائی جان ہم بھی چلا لیتے ہیں بھائی جان بائک ایک بار چلات تھ تو ہم بھی گرے تھے توب موبائل پھول لیتے ہیں مطلبٹھیکٹھاک چلا لیتے ہیں بھائی جان کی کہ ابو جان آپ کہتے چلانے کے لیے پہلے نہیں کہتے تھے چلانے کے لیے اسی لیے نہیں چلاتے تھے بھائی جان اب چلا لیتے تھ بھائی جان ایک دو تین بار گرے نا بھائی جان اس کے بع سیکھ لیے بھائی جان اس کے بع ہم چلاتے ج ٹھیک بھائی جار
اور بتائیں بھائی جان اب آپ کے یہاں آام ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں تو عام ہوتا ہے بھائی جان آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں بھی آام ہوتے ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی جان بہت لذیذ لذیذ لگتا ہے بھائی جان بہت بہت سارا ہم خطر ابھی ابھی میں آم کھطے ہیں اس کا نام بتایا بھائی جان
ہوں بھائی جان بتائیے بھائی جان
دالما کشن بھوگ مالدو کیرا آم جاردہ یہی سب کھائے بھائی جان آپ بتائیے بھائی جان آام آپ کے یہاں ہے کہ نہیں بھائی جان
ہمارے یہاں تو ہے بھائی جان ہم بھی کھائے ہیں خوب لذی لذیذ آام بھائی جان ک مالدو جاردہ کشن بوگ بمبئی بجو کے ا سکول یہ سب کائے بھائی جانا
اور بتائے بھائی جان آپ گائے ہوئے رکھے کہ نہیں بھائی چان گائے بھیس
بھائی جان ہم بھینس رکھے بھائی جان گائے نہیں رکھتے بھائی جان چار پانچ تو بس ہے ابھی پہلے بہتا تھا کٹال کھولے تھے بھائی جان تو کیا کہتے دودھ بہت زیادہ زیادہ ایک بار میں جمع کر رہے تھے بھائی جانہ بیچ رہے تھے پہلے بیس ٹو تھا تو بیچ دی تو پانچٹو بچا ا لیے نہیں ہو رہا تھا پورا کام تو بیچ دے بھائی جان اس کے بعد پانچ ہی رکھے اب بھائی جان ویسے آپ گائے یا بھینس رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہماری گائے بھی رکھے بھینس بھی رکھے رکھ پانچ گائے رکھے پانچ بنس رکھے بھائی جان دن بھر ایک ٹائم کے دودھ ہو جاتا ہے تیس لیٹر دوپہر کا ہو جاتا ہے ساٹھ لیٹر بیجن بیس بیس گو گائے بنس رکھے بنس اور کھاتے ہیں اور انہیں بیچ دیتے بھائی جان اور بتائے بھائی جان
ہ کیا بتائے بھائی جان ا کہہ رہے بھائی جان کٹل تو کھائوں گے بھائی جان
ہاں بھائی چان کٹل کائے ہ بھائی ج مطلب بہت کم کھائے ہے بھائی ج ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے بھن کاانچ پٹ کھائے بھائی سبزی بنا کر کھائے آپ پت ہے بھائی جان آپ کے یہاں کٹال ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں بھی کٹل ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی جان اب ہمارے یہاں آپ سبزی نہیں کھاتی ہے بھائی جان ہمارے یہاں تو پکا ہوا کھاتے ہیں بھائی جان کتحال بہت میٹھا لگتا ہے بہت لذیذ لگتا ہے بھائی جان سبزی بت کھات بہت پہلے کھائے تھے ہو گیا کم سے کم بیس پچیس دنوں بھی ابھی تو پکا ہوا کھیا ہے بھائی جان یہ تو اس سے پچیس دن پہلے کھات تھے سبزی بنا کے بھائی جان بہت لذیذ لگتا ہے پکا ہوا بھائی جان کٹل
اب بھی آئیں گے کبھی آپ کے اور کٹال پکوان کھائے ہوئے ہیں کھانے
ہوں ہ بھائی جان آئیے گا ہم بلائیں گے بھائی جان ہمارے باغوانی میں بہت فراق کٹل بھائی جان آئیے کبھی کھلائیں گے بھائی جان آپ کو
اور بتائیں بھائی جان
کیا بتائے بھائی جان کرا کہ آپ کو آپ کے یہاں مطلب کیلا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان کیلا ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے بھائی جان ابھی ابھی ہمارے یہاں مطلب کیلا ہوتا ہے مطلب ابھی پکا ہوا نہیں ہے بہت کم پکا ہوا ہے ابھی کھائے ہے ابھی ابھی بیٹھ کے ابھی باغوانی میں ادھر کلا کےلا کاری کرا رہائ سا اور بتائے بھائی جان آپ کے یہاں اکیلا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں بھی کیلا ہوتا ہے بھائی جان بہت کم ہوتا ہے بھائی جان نہیں ملتا ہے ہم کو کھانے کے لیے اکلا ب جان سبزی کھاتے ہیں پکا ہوا تو مطلب پکا کے اپنا سے کاتے ہیں بھائی ج کرو سے نہیں تو پکا ہوا نہیں ملتا بھائی جن
تو کبھی ہمارے ا آئیے بھائی جان بہت کلا ہے ہمارے
ہوں بھائی ج نائیں گ گ
اور بتاائے بھائی جان
بھائی جان آپ کے یہاں کیا کہتے آپ کے یہ موسم کیسا ہے بھائی جان
بھائی ہمارے یہاں موسم ایک دم ابھی بادل گڑا ہے بھائییکن ہوا بہ رہی ہے ہے ابھی مطلب پورا بڑھیا موسم ہے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
ہائی جان ہمارے یہاں تو موسم ابھی ٹھیک ہے فی الحال مطلب کبھی کبھی ابھی دو تین گھنٹے میں بارش ہو رہی ہے پھر رک جا رہی ہے پھر تین گھنٹے میں بارش ہو رہی ہے رک جا رہی ہے کل رات کو بہت تیز طوفان آئی تھی بھائی جان بہت کتنے لوگ کی گھر گر گئی بھائی جان اور گاچھی بھی پیڑ پودا بہت چیز گر گیا بھائی جان کتنا گ گاچ گر گیا میرے باوانی میں ن گاچ گر گیا بائی جان بہت گاچھی مالدو گری گیا تھا پانٹو کسم بھ گر گیا تھا دوٹھو اور جاردہ گر گیا تھا تین ٹو کیلا کا پیٹ گریا گر گیا تھا بھائی جان پچسٹ ہو اور کیا کہتے ہیں کٹا ہلا پیڑ بھی دو تین ٹ گر گیا تھا بھائی جان بہت پیڑ پودا گریا تھا ہمارے ہی باوانی سے بھائی جان بہت نقصان ہوا بھائی جان
اور بتائ بھائی جان آپ کے مطلب آپ کی آپ کو گاڑی ہو رہی ہے کہ نہیں ج گاڑی گھر بانگھلہ اگلہ جیسے بہت زیادہ ہے کہ کم ہے بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے نہیں بانگلہ ہے بھائی جان کاٹ مے کے گھر ہے بھائی جان سائیکل چلات ہیں بھائی جان دوسرا کا بائک لے کے چلاتے ھائی جان موٹر سائکل
ہمارے یہاں ہاتھ تو بہت سارا گاڑی پڑا ہے بھائی جان جیسے ہو گیا لیمبور کی نہیں بہت سارا ہے گاڑی بھائی جان مطلب بائک وائک سب ہے میرے پاس بھائی جان آئیے ہمارے اور کبھی گھمائیں گے گاڑی پہ بھائی جان
ہ بھائی جان ضرور ہم آئیں گے بھائی جان ضرور آپ کے یہیں بلائیے گا تو ہم ضرور آئیں گے بھائییا ناتھ کے یہاں
ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائیں بھائی جان
ہ بھائی جان کیا بتائے بھائی جن کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان مطلب آپ کے یہاں بازار لگتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاںؤ بھائی جان بازار تو لگتا ہے بھائی جان مطلب ہمارے یہاں بہت کم سبزیاں بکتی ہے بھائی جان
ہ آپ کے یہاں مطلب کون سا سبزیاں بکتی ہے ہمارے یہاں تو بازار لگتی ہے بہت بڑی بازار لگتی ہے بھائی جان اس میں کٹہل بھنڈی کریلا یہ سب سبزی تو مطلبات بکاتا ہے بائی جان اور کیا کہتے ہیں چکوک سب بیچاتا ہے بھ جان گوس بھی بیچاتا ہے بکرے کی میٹ بھی بیچاتی ہے بھائی جان بونجا اوجا سب بیچاتا ہے جوس سب کولڈ ڈنک و ڈنک سب بیچاتا بھائی جان ہمارے بازار میں تو بھائی جان ج
اور بتائی بھائی
ہ کہہ رہے کہ آپ کے بازار میں کاھی کتیھی ملتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کم ملتا ہے بھائی جان بازار میں سامان
ہمارے بازار میں ہو گیا آلو ہو گیا بیگن ہو گیا بھنڈی ہو گیا ہے کریلا ہو گیا بس اتنا ہی ملتا ہے بھائی جان ہمارے یہاں بہت کم بازار لگتا ہے نہیں اسی لیے بھائی جان
بھائی جان صحی بولے ہمارے ابھی کم لگتا ہے بھائی جان کا جا ہ چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان پھر سمے ملے گا توب فون کیجیے گا بھائی جان خدا حافظ وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام وھائی صاحب بت